ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
شکر صبا آپ ٹھیک
ہاں میں بھی ٹھیک ہ میں سب ٹھیک
و آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں میرے گھر میں بھی سب ٹھیک اور سکول کیوں نہیں آئی تھی
مجھے گھر میں کام تھا اپ گئی تھی
آج کیا پڑھا اسکول میں؟
آج اسکول میں ہم نے جیلوں کے بارے میں پڑھا اسی لیے سوچا تم سے اس ٹاپک پر بات کروں
یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے جھیل جھیل قدرت کا ایک خوبصورت تحفہ ہوتا ہے
بالکل سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جھیل ہوتی کیا ہے
جھیل پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جو زمین کے کسی نیچے حصے میں جمع ہوتا جمع ہو جاتا ہے کچھ جھیلیں قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ انسان بناتے ہیں
ہاں اور جیلوں کا پانی کبھی میٹھا ہوتا ہے اور کبھی کرا بھی ہوتا ہے
بالکل صحی جھیلوں کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے وہاں جااک انسان کو سکون اور تازگی محسوس ہوتی ہے
ہمارے کشمیر میں بھی بہت خوبصورت جھیلیں ہیں سب سے مشہور تو ڈل لیک ہے
ہان ڈالے کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے وہاں کی شکارا اور ہاؤس بوٹ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں
جب سورج کی روشنی جھیل کے پانی پر پڑتی ہے تو منظر اور بھی دلکش لگتا ہے
بالکل جھیل کا صاف اور چمک تھا تا ہوا پانی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
جیلوں کی ایک اور اہمیت ہے یہ ہے کہ بہت سے جانوروں اور پرندوں کا گھر ہوتی ہے
ہاں کیا قسم کی مچھلیاں پتا اور دوسرے آ آبے جانور جنوں میں رہتے ہیں
سردیوں میں کئی مہاجر پرندے دور دور کے ملکوں سے جیلوں پر آتے ہیں
یہ بات سچ ہے اسی وجہ سے جینوں کی قدرتی اہمیت اور اور بھی بڑھ جاتی ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ جیلوں کا ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے
جی ہاں جھیل ہوا کو متعدد رکھنے میں مدد کرتا ہے اور ماحول کو خوشگوار بناتا ہے
اور پانی کی وجہ سے آس پاس کے پودوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے
درختوں کی نشمن بھی اچھی ہوتی ہے
ٹورزم میں بیجینوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
ہاں ہر سال ہزاروں لوگ جھیلوں کو دیکھنے کے لیئے آتے ہیں اس سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ جھیلیں کسی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں
میں بھی اس بات سے متفق ہوں جیل کے کنارے بیٹھ کر گفت جیل کے کنارے بیٹھ کر گترا کا نظارہ قدرت کا نظارہ نظہ نظارہ دیکھنے نظارہ کرنے ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جھیلوں کو گندا کر دیتے ہیں
ہاں لوگ پلاسٹک بوٹلز ریپز اور دوسرا کچرا پانی میں پھینک دیتے ہیں جو بہت نقصان دیتا ہے
اس سے پانی آلودہ ہو جات ہے اور مچھلیاں اور دوسرے جانوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے
بالکل اگر پانی گندا ہو جائے تو جھیل کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے
اسی لیے ہمیں جیلوں کی حفاظت کرنی چاہیے
ہاں ہمیں کبھی بھی جیل میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیئے اور دوسروں کی بھی اس بات کی تعلیم دینی چاہیئے
اسکول میں ٹیچرس بھی ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی نسل اگر ذمہ داری سمجھے گی تو مستقبل میں قدرت محفوظ رہے گا
جلوں کا پانی کئی جگہوں پر سنچا چائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
جی ہاں کسان کھیتوں کو پانی دینے کے لیے بھی جینوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں
یعنی جھیل صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ ضرورت بھی ہے
بالکل جیل انسان انسانی زندگی اور قدرتی نظام دونوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے
مجھے جھیل کے کنارے بیٹھ کر کتاب پڑھنا بہت پسند ہے
واہ یہ تو بہت اچھی عادت پرسکون ماحول میں پڑھائی اور بھی اچھی لگتی ہے
جب ہلکی ہوا چلتی ہے اور پانی میں لہریں بنتی ہے تو منظر دل کو چھو لیتا ہے
ہاں ایسے لگتا ہے جیسے قدرت اپنی زبان میں کوئی پیارا پیغام دے رہی ہو
کیا تم نے کبھی صبح کے وقت جھیل دیکھی ہے
جی ہاں صبح کے وقت جھیل کا پانی آئنے کی طرح صاف نظر آتا ہے اور آسمان کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ فوٹو گرافرس کو بھی جلے بہت پسند ہوتے
بالکل وہاں کے مناظر تصویروں کے لیے بہترین ہوتے ہیں
اگر چیلیں نہ ہوتی تو قدرت کچھ ادھوری ہی سی لگتی
میں بھی یہی سوچتی ہوں جیلیں قدرت کی حسن کو مکمل بناتی ہے
بچوں کو بھی جیلوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے
ہاں تاکہ وہ ان کی اہمیت سمجھ سکیں اور ان کی حفاظت کر سکیں
شیلوں کہ قریب کئی قسم کے پودے اگتے ہیں جو ماحول اور ہرا بھرا بناتے ہیں
اور یہ پودے کے جانوروں اور پرندوں کو پاند بھی دیتی ہے
قدرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے
بالکل اگر ہم جیلوں کی حفاظت کریں گے تو کئی دوسرے مخلوق بھی محفوظ رہیں گے
مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ کسی جھیل کی سیر ضروری کرنی چاہیئے
ہاں اس سے انسان قدرت کی قریب آتا ہے اور اس کی قدر کرنا سیکھتا ہے
کیا کہا آپ نے
ہاں اس سے انسان قدرت کی قریب آتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے
بالکل وہاں کے مناظر تصویروں کے لیے بھی بہترین ہوتے ہیں
اگر جیلیں نہ ہوتی تو قدرت کچھ ادھوری سی لگتی
میں بھی یہی سوچتی ہوں جیلیں قدرت کے حسن کو مکمل بناتی ہے
بچوں کو بھی جیلوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہئے
ہاں تاکہ وہ بھی ان کی اہمیت سمجھ سکے اور ان کی حفاظت کر سکے
کئی قسم کے پودے اگتے ہیں جو ماحول کو اور ہرا بھرا بناتی ہے
اسی لیے ہمیں جھیلوں کی حفاظت کرنی چاہیے
بالکل اگر ہم جھیلوں کی حفاظت کریں گے تو کہیں دوسرے مخلوق بھی محفوظ رہیں گے
بالکل یعنی جھیل صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ضرورت بھی ہے
جی بالکل
مجھے جھیل کے کنارے بیٹھ کر کتاب پڑھنا بھی پسند ہے
ج جب ہلکی ہوا چلتی ہے اور پانی میں لہریں بنتی ہے تو منظر دل کو چھو لیتا ہے
ہاں ایسا لگتا ہے جیسے قدرت اپنی زبان میں کوئی پیارا پیغام دے رہی ہو
کیا تم نے کبھی صبح کے وقت جیل دیکھا ہے
جی ہاں صبح کے وقت جھیل کا پانی آئینے کی طرح سا نظر آتا ہے اور آسمان کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ فوٹو گگرافرز کو بھی جیلیں بہت پسند ہوتی ہوگی
بالکل وہاں کے مناظر تصویروں کے لئے بہترین ہوتے ہیں
اگر جھیلیں نہ ہوتی تو قدرت کچھ ادھوری سی لگتی
میں بھی یہی سوچتی ہوں جیلے قدرت کے حسن کو مکمل بناتی ہے
ہاں تاکہ وہ ان کی اہمیت سمجھ سکے اور ان کی حفاظت کر سکے
جیلوں کے قریب کئی قسم کے پودے اگتے ہیں جو ماحول کو اور ہرا بھرا بناتے ہیں
اور یہ پودے کے جان اور یہ پودے جانوروں اور پرندوں کو پناہ بھی دیتی ہے
قدرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے
بالکل اگر ہم جیلوں کی حفاظت کریں گے تو کہیں دوسرے مخلوب بھی محفوظ رہیں گے
مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ کسی جھیل کی سیر ضروری کرنی چاہیے
ہاں اس سے انسان قدرت کے قریب آتا ہے اور اس کی قدر کرنا سیکھتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے بہت مجھے جیلوں کی اہمیت اور زیادہ سمجھ آئی
مجھے بھی جیل صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے
آج ہمیں جھیلوں کی خوبصورتی فائدے اور اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سیکھا ہم نے ہمیشہ جھیلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے
بالکل جھیل قدرت کا انمول خزانہ ہے اگر ہم آج ان کا خیال رکھیں گے تو آنے والی نسلیں بھی ان کی خوبصورتی اور فائدان سے لطف انداز ہو سکے گی
آمین اللہ حافظ